اللام علیکم آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں ٹھیک شکر اللہلہ
گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہاکہ سب ٹھیک ہے ہلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا ا سر آپ ٹھیک ہو آپ سب ٹھیک ہ ہاں اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں
خ کھانا
ہاں کھانا کھایا
اچھا اور ٹھیک ہو
ہاں شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اورور بتاؤ
بس جی دعا
کہاں پہ ہے شاپ پہ
ہاں
اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا ہاں شکر اللہ کاا
کیایا کرے ادھر شاپ بیٹھ ایسے ہی
ہاں ایسے ہی بیٹھا ہ
اچھا ٹھیک
ہاں
اچھا ٹھیک
اچھا
اور بتا
بس شکر اللہ کاہ ہ شکر خھانہ کھایا
نےب نہیں کھایا
اچھا اور آپ کی بیٹی ٹھیک ہے ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
بارش رک گئی ابھی ہے نا ہاں ہلو
کہ آواز کٹ کٹ کٹ کٹ سی جا رہی ہے
ہاں ہاں ا رہ رہے
ہ اور سب ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ بارش کا خطرہ ہے ابھی
ابھی اور خطرہ ہے
ہاں ابھی اور کھطا ہے
چلو اللہ رحم کر اس صدق کو
ہ
اور بتا
بس جگرگر دعا اور سنا
باقی صحت یاب ہو
ہاں آوج کیا پکایا آپ لوگوں نے
ہاں
آپ لوگوں نے کیا پکایا آج
ہم نے ٹماٹر چوٹ کیا
اچھا ٹھیک تو
اور باقی آپ لوگوں نے کیا پکایا شام کے لیے
پتہ نہیں کیا پکایا آج
اچھا ٹھیک ہے وہ ببلو آیا ہے
نہیں نہیں آ
کیوں
پتہ نہیں کیا ہے
وہ مت اروسا کی شاپنگ کے لیے گیا ہے
کیا پتاہ ابھی اس کو بھی شاید شادی بولتے ہیں
کس کو ہاں ہاں
ہاں اس کو بھی شادی ہے
اس کو ٹوئونٹی سکس ٹوئونٹی سیون سیپٹمبر ہے
پھر اس کو بھی ایک دو مہینہ ہے نا
ہاں ایک مہینہ رہ گیا
کہاں ابھی اگسٹ بھی ہے سپٹمبر بھی
وہ مت کمپیئر کرتے پھر سپٹمبر ٹائم کی تیاریاں ہے پھر وہ یہ سب چیزیں کیا ہی کر سکتا ہے انسان
ہاں وہ بات بھی
ہوں اور پتا
بس شکر اللہ تالی
اور سیٹ ہو
بس دوعا
ذکرا جاں سے ہوئی کوئی بات بسما سے دیدی سے
دیری سے ایک بار کسمس بسما کے ساتھ نہیں ہے
ہاں میری بھی نہیں ہوئی ابھی
دیدی سے ہوئے ایک بار
میں نے صرف ابھی آپ کے ساتھ ہی کی نا صبح بات اور ابھی بس
اب کیا کرے گا انسان
ہاں
اور بت
بس جگر دعا اللہ تعالی صحت رکھے اپ کو
اب مجھے لگتا ہے آپ بڑے اداس لگ رہے ہو ایوری تھنگ از اوکے
ہاں اوکے سب کچھ ٹھیک ہے
اچھا اچھا ٹھیک اور بتا دینا آیا ہے دینا
پتا نہیں آیا ہوگا
اب ہے نا ٹارگیٹ اسی کا نمبر مجھے
کس کا
دینا کا
اچھا ٹھیک
ہاں رہے گا اچھا
ہاں ہاں وہ بات بھی صحیح ہے اچھا ہی رہے گا
ہوں بارش نے تنگ لایا
اور کیا بہت پریشانی ب
اور کیا خطرہ بھی ہے نا بہت
ہوں
ہےا خطرہ بھی
وہ کیا
ان سب جگہوں پہ آیا ہے سیلاب تھوڑا تھوڑا ہے نا
ہاں
ساؤتھ سے ہے
کیا کریں گے پریشانی ہو گئی
ہاں انشاء اللہ
اور سنا
ذکر جون کو ہے فرق اب
ہاں اس کو اب جانا ہے نا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے پاس
کیوں
ادھر جانا ہے نا کمر بیک پین کے لیے جانا ہے نا ڈاکٹر کے پاس
کدھر لوگ گیا
ہاں
کدھر لوگ ہیں آپ
ادھر ڈسپنسری میں لوں گا
وہاں پہ دیکھتے ہیں
ا ہاں وہاں تو کمر کمر بیک میں دیکھتے ہیںب ا تو ہوں
اچھے ڈاکٹرس ہوں گے نا وہاں پہ
ہاں ہاں
ایک دن یہ بھی گئی تھی آٹی بھی ادھر
ہاں ہاں میں بھی جاؤں گا نا
ہاں ہاں جانا ضرور
اور جاؤں گا
اور سنا
بس دعا
باقی
بس شکر اللہ صب
اللہ تعالی صحت رکھے اور ب وہ ٹھیک ہے منی
ہاں منی بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک
آپ کو پتہ ہے جب ٹو تھازینڈ ففٹین فورٹین میں سیلاب آیا تھا
ہاں جی
آپ کو پتا ہے اس ٹائم کیا ہوا تھا جب وہ ملنگا آئی تھی ہمارے گھر رزا آئی تھی نورب بئی جب بڑے پ تلے میں پکا ت تل دال کھانا
ہ ہ
پھر جو مگور ہے اس کو پڑا تھا گردن پ وہ آٹا کا ٹھیلہلا
ہاں یاد ہے مجھے
اس کو تب سے آج تک گردن تڑی ہے
کسکو
مگا کو
اھا
آپ نے دیکھا نا جد گور کو وہ گردن ٹیڑھی ہے
نہیں نہیں نہیںتی
اس کو ہے گردن ٹیڑی
ہ
اب آپ ہی لاؤ گے ذکر جان کو کہ وہ وہ ادھر اس سے آئے گی
نہیں میں جاؤں گا نا پہلے گھر
اس کو بولنا تھا نا اب ادھر اس سے آپ کہاں سے گھر جاؤ گے پھر واپس
اب میں نے باندھھی ادھر میں پہلے کھانا کاؤ گا نا مجھے تھوڑا بھوک بھی لگ گئی پھر کھاؤں گا کھانا اور پھر پھر ادھر سے ہی لوں گا اب مت کام پہ بھی مت نکلا ہوں اسی لیے اب جاؤں گا گاڑی تو ادھر سے ہی اس کو ساتھ ہی لاؤں گا
اچھا ٹھیک پریشانی اٹھی آپ کو بھی اللہ کی قسم
پٹ
تنگ آئے آپ کی مجھے بہت ہے اللہ عائشہ کی قسم آپ کی یہ فکر تنگ آپ کو ایک دن بھی نہیں گھر میں ہوتے ہو ڈاکٹر پیر پتا نہیں کیا کیا کیا کرے گا اب انسان
ہ اور کیا بض یہ دعا اور باقی سب ٹھیک
بس ٹھیک ابھی اب فون کاٹ کے ہی جاؤ گے گھر پھر
ہاں ابھی جاؤں گا گاڑی ہاں
ہاں پھر کرنا شام تک آپ ایک کرنا میں ایک
ایک ایک دو کروں گا میں آپ کو آپ ادھر سے ایک دو کرنا تھا
ٹھیک ہے وہی بول رہی ہوں نا میں بھی
ہ ٹھیک ہو
اور وہاں دینا کے اڈے میں بھی پانی ہے
ہاں تو پانی تو بہت جگہوں پر ہے
سچ میں
ہاں
آپ کی شاپ سے نکلا
ہاں پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے اب ادھر
چلو اللہ تعالی رحم کرے سب کو پھر بھی سامان رکھنا تھا تھا اوپر اوپر لیول
ہاں سامان رکھا ہم نے اوپر ہی رکھا سامان
ہوں ہاں ہاں اوپر اوپر رکھو
ا
اب کیا کرے گا انسان
ہاں کیا کر سکتا
ہوں
ہاں ہاں
پریشانی اٹھی اللہ کی کسوں بارش نے بھی تنگ لایا
تو اور کیا
اب کیا ہی کر سکتے ہیں انسان
ہوں
اور باقی سب ٹھیک
ابداد کو لگا ہی پائے پھر
ہاں اس کو لگائی پائپ لگائی اس کو
موٹر کی پائپ یا وہ
موٹر کی پائے چلا جائی
اس کو موٹر کی پائپ ہی رہے گی ٹھیک آپ دیکھو آپ کو کیا ٹائم ٹین ففٹین ہے مجھے آپ کا
ففٹین ہاں ہاں
ابھی رکو تھوڑا سا اور کیا ہی کر سکتا ہے انسان اب
کیا کر
تنگ ہے لائف میں
ہوں ہوں ہوں
پریشانی اھی جیسے زندگی ادھوری رہ گئی
اور کیا
اب کی ایک قسمت ہے تو کیا کر سکتے ہیں جو لکھا ہے قسمت میں وہ ملے گا
ہاں ہاں وہ ملے گا ان شاء اللہ چلو چلو اللہ اللہ حافظ
دھیان رکھنا ہے اپنا
پیس